ہیلو السلام علیکم بھائی جان
السلام علیکم بھائی ج وعلیکم السلام اور بھائی جان کیا ہو رہا ہے
بس بس جناب بس اللہ تعالی کی رحمت ہے آپ سناؤ
جی بھائی جان کچھ نہیں ہمارے یہاں تو گرمی بڑھتی آ رہی ہے
ب جناب گرمی تو بہت سبھی جگہ ایسے ہی چل رہی ہے ایسے ہی پڑ رہی ہے
جی بھائی جان اس کا کارن گلوبل وارمنگ ہے بھائی جان
جی جناب جی بئی حدت ایک کرل ارج جلسی زمین اور سلجتا اس کے بارے میں کچھ بولنا چاہو گے جناب
ہاں بالکل بھائی جان ہم ہم ایک ایسے عجہد تسناسک عالمی اور حیاتی مسئلے پر نب گفتگو کریں گے بھائی جان جس نے ہمارے پورے سیارے کو اپنی دوائی عزت میں لے رکھا ہے آج بھی بحث کا کلیدی عنوان ہے کہ عت ایک ارد یعنی ہماری زمین کا بے تہذا بردہ تاپمان اور ان کے مغربی خدسات
جی جناب جی جی کیا آپ نے کیا واجح بات فرمائی جناب یعنی آج ہمارے اس نشست میں ہمیں ایک ایسے عجہب تشویسنااک عالمی اور حیاتی مسئلے پر مو گفتگو کرنے والے ہیں جس نے ہمارے پورے سیارے کو اپنی تباہی کی جد میں لے رکھا ہے آج کی بحث کا کلیدی عنوان ہے کہ حدت ایک کر عرض یعنی ہماری زمین کا بے تحفہ بڑھدہ تاپمان اور اس کے مف کی یاداخت
آپ نے بالکل درست فرمایا
جی
ہماری انسان آج انسان کی مصنوعی ترقی اور صنعتی انقلاب کے نام پر گگن چننی کارخانوں اور گاڑیوں تو ایجاد کر لی مگر افسوس کی ان سے اس فدرت کا سیننا تی کر دیا جو ہماری پکا کی جامع تھی زمین کا تاپمان اس رفتار پہ پڑ رہا ہے کہ موسموں کا مزاج مکمل طور پر درم برہم ہو چکا ہے بھائی جان ہماری یہ سر سبج زمین پر دھیرے دھیرے تندور کی طرح سلگ رہی ہے
جی جناب کیا آپ نے درست فرمایا ہے جناب سبحان اللہ یہ مہج کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے جناب بلکہ پوری انسانیت کے وجود کی جنگ ہے انسانی لالچ نے فضا میں اس قدر زہریلی کا عطیہ شامل کر دیا ہے کہ ہمارے کر گلوبل وارمنگ کے نج رہا ہے جس کا تدارک اگر آج نہ کیا گیا تو مستقب نے مستقبل میں یہاں صرف راک اور پچھتاوا ہی باقی رہے گا جناب
بالکل اکوا جانب آئیے آج ہمارے سامعین کے لیے ہم ایک عالمی آیافت کا اسباب اثرات اور اس کے ممکنلوں پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں د یہ کورھ ارج کیا ہے بھائی جان
آپ نے کیا واجد بات فرمائی ہے پر ہمارے خیال آسان اصطلاح ہم ہے کہیں تو ہماری زمین کی اطراف گیسوں کا ایک عقیدہ غلاف موجود ہے جسے موجن کی پرت اور واو منڈل کہ ہیں جہاں انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ میتن اور دوسریسائی خبیسہ کی مقدار حد سے بیسی ہو جاتی ہے تو سورج کی تپس زمین سے ٹکرا کر واپس انترک میں نہیں جا پاتی یہ گیسیں اس تفظ کو اپنے اندر جبد کر لیتی ہیں جسے جید جدید سائنس گرین ہاؤس افیکٹ اور اردو میں اثر اے گلکن کہتے ہیں اسی کی وجہ سے زمین میں تاپمان مسلسل بڑھتا جا رہا ہے جناب
ان اس تفصیلی ا زمین کو محرک عوامل خط ا سجر اور جنگلات کا بداثا خاتمہ ہو رہا ہے جیسے پیڑ تو زمین کے پھیپڑے ہیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ کو نکل کر ہمیں آکسیجن کا تحفہ دیتے ہیں مگر ہم نے ان پھیفڑوں کو ہی بےرمیگ سے کاٹنا شروع کر دیا ہے بھائی جان
جی جناب جی یہ کیا آپ نے بول دیا کہ جب سجر ہی محفوود ہو جائیں گے تو فضا میں موجود زہریلی گیسوں کو کون جذب کرے گا جنگلات کا خاتمہ اس آفت کو کون سب سے بڑا سبب ہے صنعت تی دھوا اور جہریلا ایک ا اس کے بارے میں کچھ جناب آپ فرمائیں گے کچھ
جی بھائی جان ج طنا چلنے والے کارخانوں اور سڑکوں پر دوڑتی لاگوں گاڑیاں گاڑیوں سے نکلنے والا لاں ہماری پاک کو زہر بنا رہا ہے بھائی جان
جی جی بالکل آپ نے درست فرمایا جناب کوئلے پیٹرول اور ڈیزل جیسے رکاجی ایندھن کے بیجا استعمال نے اباق توجن کو تہز نہحز کر دیا ہے اس عالمی آفت کے خوفناک اثرات نے اس بڑھتی تپس کے نتیجے آج ہمارے سامنے کس شکل میں آ رہے ہیں یہ تو جناب انسان کبھی بھول نہیں سکتا جناب
بیان اس کے رات نیاوت ڈرامنے اور قیامت کے جیسی بفان برفانی تووں کا پگلنا ہمارے عظیم کلیسر اور کتب ا شمالی پر جنوبی کی صدیاں پرانی برف تیزی سے پگل رہی ہے سمندروں کے معیار میں اضافہ ہو رہا ہے جیسے برف پگلنے سے سمندر کا پانی بڑھ رہا ہے جسے تٹیل سحروں اور عجیزوں کے مکمل طور پر جلمگن ہونے کا خدشہ یقینا پڑ چکا ہے
جناب جی کیا آپ نےجد بات فرمائی ہے کہ موسموں کی بے ات دامی کہیں بے وقت سیلاب تباہی مچا رہا ہے تو کہیں برسوں سے سوکھا اور برف پسرا ہوا ہے موسم کا یہ بگڑا میدان بکمری کو دعوت دے رہا ہے اتنا تدار اور سدے راہ ہماری ذمہ داری کیا بننی چاہیے جناب کیا کچھ فرمائیں گے جناب آپ اس کے بارے میں
دینے والا ہے بھائی جان مگر مایوس ہونا اگر کا سیار ہے اس مصیبت کا تدارک ہے کی طر اس کے لیے پوری انسانیت کو ایک پرچم تلے آ کر ان تدابیر کو عملہ عملی جمع پہننا ہوگا جیسے صدرکاری ایک جنگل ہمیں جنگلات کو دوبارہ آباد کرنا ہوگا ایک انسان ایک سجر کے اصل پر عملے عمل کر کے ہی ہمیںمین کہ اس بخار کو کم کر سکتے ہیں
جی جناب جی جی ملب توانائی کے متبادل ذریعے ہمیں کوئلے اور تیل کو کیروات کہہ کر سمسی توانائی اور بادی توانائی جیسے پاکی جہ ریوں کی طرف مستقل ہونا ہوگا پلاسٹک اور کچرے کا تدارو سنگل یوز پلاسٹک کے استعمال پر مکمل پابندی اور چیزوں کو ریسائیکل کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے کیا آپ اس بات سے سہمت ہیں جناب
ہاں بالکل بھائی جان تو ہم بالکل اسعبار سے آپ کی لی سہمت ہیں تو آج قدر سامین آج ہماری اس گفتگو کا سنجیدہ اور اسصلاحی گفتگو کا رک لاابجہی ہے یہ ایک گھر کو ہماری زمین اکلوتا مسکن ہے ہمارا اگر ہم جلس گئی اگر ج جلس گئی تو ہمارے پاس بھاگنے کے لیے کوئی دوسرا بس ہے ارا نہیں ہے
جی جناب جی جی کیا آپ نے واجد بات فمائی ہے کی فطرت کے سھ چھیڑھاڑ بند کر کے لیے زمین کی حفاظت کیجیے تاکہ آنے والی نسلیں صاف ہوا پر سکون ماحول میں سانس لے سکیں اپنی روزمرہ کی حیات اعتال لائیے یعنی جیسا کہ زمین کے درد اور انسانی بے فکری کو الفاظ سد کرتے ہوئے کیا خوب کہا گیا ہے کہ پرکرتی کی گود میں جو سکون تھا اسے دھیں میں اڑا دیا آج زمین سلگ رہی ہے کیونکہ تم نے پیڑوں کا سایہ مٹا دیا جناب سایا مٹا دیا
واہ بھ جان ابھی کیا بات کہی ہے بھائی جان سبانندا اور اسی پیغام کو سہرانہ پیرن میں سمج ہے تو بچا لو اس زمین کو تفصیلی سے ایک قلم ا جہاں اگر یہ نہ رہی تو مستقبل کا ہر بھا ادھورا ہے
ج بس سبحن اللہ جناب سبحن اللہ کیا آپنی بات فرمائی ہے ذرا
بہت بہت مننوع اور مشہور ہوں آپ کی اس نہایت ہی وسییر سنجیدہ اور آنکھ کھول دینے والے گرتبوں کے لیے اور ہمارے اور جی بھائی جان تو آپ سے پھر بات کرتے ہیں کبھی
جی جناب جی جی آپ یہ بات کر کر بہت اچھا لگا دل کو اس کے لیے رہہ دل کے دھنیہ واد اور اللہ تعالی کی رحمت ہوئی تو بوشیہ میں کب ملیں گے اس کے لیے بس ہمیں آجا دیجیے خدافظ